وعلیکم السلام جی کیا حال آپ ٹھیک ہیں
و وعلیکم السلام
سلام جی شکر اللہ تال جی جیا جی جی تو آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آج کیا کیا ہوا جی آپ مجھے پتا چلا کہ آپ کچھ نکلے تھے باہر تو آپ مجھے وستار سے بتائیے کہ کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ جی جی جی
جی آپ ایک کام کریں میں آپ کو ایک سلاح دینا چاہتا ہوں جی جی آپ جو بات ہیں آپ کے جو لفظ ہے وہ آرام سے استعمال کیجیے کیونکہ آپ نے ہی مجھے اس سے پہلے وہ کہا تھا کہ جو لفظ ہے وہ کیسے سمجھے جاتے ہیں تو اسی طرح آپ آرام سے لفظ استعمال کیجیے مطلب آپ آرام سے تھوڑا بولیے تاکہ یہ تھوڑا اچھا ل ہو لگے ہاں بولیے بولیے جی جی بتائیے بتائیے جی جی جی جی
تم کہ کہ میں گھر کے بالکل پاس میں ہی ہوں میں میں نے کہ میں نے کہا تو وہی رکنا
ج ج جی ج جی جی جی جی سن رہا ہوں میں جی سن رہا ہوں میں جی
تب میں ٹھیک ہے نا تو پھر اس نے کہا کہ میں تو ادھر پہنچ
میں تو ادھر پہنچ گئی ہوں جہاں شا گا جی جی
میں اس کےع تو اپ ادھر پہنچ جاؤ نے کہارا کے پاس ہوں میں نے کہا چل ٹھیک ہے میںسو کہہ رہی ہوں میں کیسے وہاں تک گاؤں گی اس نام سے
جی ہاں ٹھیک اچھا اچھی بات ہے چلو جی جی
جہاں پہ پارک ہے نا
ہاں ہاں
جہاں وہاں کیا ہو گیا کہ میرا شاید پیر مڑ گیا
تیراشت پیر م گیا کیا ہو گیا مجھ بہت سارے لڑکے کھے تھے جک کا ف ج جی
پن چ ب سس زیادہ اییکسلٹر دب
رہ
ہو گیا ت وہاں کیا ہو گیا مجھے خود بھی سمجھ مجھ نہیں آیا عملی میں بیٹھی ہوں پھر میں چلی گئی ٹھیک ہے لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی مطلب میں
میں بہت ڈری ہوئی مطلب میں کو بتا نہیں سکتی کتنا ڈری ڈری جی ٹھیک سے پہنچ گئی مطلب اللہ اللہ اللہ اللہ تاری بول سیا گاؤں جی اچھی بات ہے سیکھنے کو اس سے سیکھتے ہیں انسان
میں بہت نا مطلب مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ میں کیوں نکالی اسکوٹی ٹریفک تھا میں آپ کو بت نہیں اس کی پھر گردوارہ
ج بہت گاڑی
رسلین کیا کہتے ہیں جہاں؟ مطلب ہاں میں ایک ایک برج سے اتری ہوئی تھی میں تب
چے تب مطلب پورا ایک جگہ جہاں پہ سبزیاں بیچے وہاں جنڈے ونڈے لگے ہوئے وہاں پہچ وہاں بہت را
ٹفک تھا کہ میرے کو نکالنے کی جگہ ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی میں کہاں سے نکلوں گی تو میں اسکوٹی پار کی میں اس کو کھا ہاں میں ادھرف نے کہا پھر میں آؤں گی پھر میں نے آپ کو تبھی کال کیا تو پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں ت ادریروں کو آرام سے
ہاں ہاں تو ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک
چل رہی اچھے سے چلی کیونکہ تھوڑی ہی پیچ میں ایک دو پیچز میں
تو بیچ میں یہ تھا لیکن جی جی جی آس سب جی جی جی بڑھیا اور آ گے درگاہ میں رک رہی ہوں ایک جگہ میں بار بار رک رہی رک رہا تھا نا یہاں میں کہیں
رک رہی تھی میں رک رہی تھی بار بار پھر لیکن
ہوں لیکن میں سیدھا چ تو ت انڈیکیٹر نہیںتی تم دو شیشے نہیں د اچھ
ہے خری اور تم گھبراتی بہت ہو بس یہ تین چیزیں ہے تم دیکھ
ٹھیک ہاں ہاں وہ چیزیں تو مطلب ہاں وہ چیزیں تو آ جائے گی نا مطلب جب آرام آرام سے اسکوٹی چلا لے لو گی نا تو پھر وہ چیزیں آرام سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ لو گے ایک ہی ساتھ تو کچھ نہیں سیکھ پاتے کیونکہ اس کو بھی اگر دیکھو گے تو اس نے بھی آرام آرام سے سیکھا پہل تو کوئی سیکھتے تو نہیں آتا جیسے آج نکلے اب کل پھر سے نکلے گی تو آپ کو تھوڑا اس ا وشواس اپنے خود پہ بڑا ہوگا ج شاری ہاں تو آپ کو وشواس اپنے پہ بڑا ہوگا جب ہم آپ اگلی بار نکلو گی تو پھر اگلی بار اگلی بار تو سیکھو گی آرام آرام سے جی تو آگے بتائیے کیا ہوا پھر
پ پھر ہم گئے آگے تک تو وہاں ہم نے بھٹا
وا کھاے اس میں تین سو روپئے ان کو سائیکل والوں کو جوبار وہ پتا نہیں کیا ہو گیا نہ وہ گئے نہ وہ کچھ ہوا انوں نے کہا کہ ہمیں
پھر ہم نے کیا کیا بس پھر ہم نے بھٹا کھایا پھر آ گئے
مطلب ایک تو آپ کے ساتھ آ سکتے تھے نا مطلب تو تین ایک ہی پہ کیوں تھے اگا بکا اچھا تو ان کے اپنی جان کا خطرہ لگا ہوگا جی جان آت تو جان ہی ب سب سے پیاری ہوتی ہے سب کو
تو کیہ میں ان کو بول رہی ہوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی چلو ان دونوں کو بہنوں کو چلانی آتی ہے
انوں ر کو دین
نہیں تو میں خود ہی میں مطلب میں رو رہی ہوں میں راستے میں مطلب میں مجھے آ
نہیں انہوں نے جی انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے نہیں مانا پھر چلاؤ نہیں سیکھو گی کیسے چلانی پھر انہوں نے اچھا کیا انہوں نے مانا ہی نہیں کیا سی سی
مطلب میں میں ن
ک تچھ والا اچھا ٹھیک ٹھیک تو اب اچانک نک ریتو
ہوتی ہے بیچ میں رکے ہاں مطلبیس وہ ٹریافک جیم ہے رکے ہو سائڈ پ ہی رک گئے تو پتا نہیں اب ہو سکتا ہے میری بھی کالٹی ت تو پتا تھا کہ میں ہی کیا ہی کر رہی تھی میں راستے میں اتنی جگہ ہوں
جی جی جی کوئی بات نہیں ملب تب انہیں چیزوں سے
جاں ہم باہر اسکول کے پاس پہنچے نا جہاں آپ یو ٹرن ل
جی جی جی جی ہاں ہاں ہاں
پیر وہاں کیا ہوا میں سیدھا چل رہی تھی نا میں رائٹ رائٹ پہ ہی میں پہلے ج رائٹ رائٹ رائٹ اپ مجھے رائٹ نکال
ہاں
والال نا میں فٹ سائڈ پہ ہی تھی میں نے کوئی
ہ رائٹ سائڈ
کہتے ہیں اب ہماری گلی لوگ اور پیچھے سے بھی وہاں سے بھی آگے سے بھی گاڑی آ رہی تھی نا انا پورہ سائڈ سےک اب میں پھنس گئی نا پیچھ میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا یہاں سے بھی کوئی گ
نہیں ہو رہے گیا کوئی گاڑی والا نکل رہا ہے مطلب تینوں سائڈ گاڑیاں آ رہی گھر کہہ رہی تمہارے پیچھے کوئی گاڑی والا تھا وہ سیدھا تمہارے پاس ہی آ رہا تھا شکر بیچ گ اچھا اچھے ساری لائن رک گئی تھی تو تم میں رکی ہوئی تھی نا ہاں ہاں ہاں
کیسے ابویسلی جو وہاں سے گاڑی آ رہی مطب اسی کو جا گ دی تھی
ہاں
میں رکی ہوئی تھی اب مجھے نہیں پتا کیا کہا تو تم نے انڈیکیٹر دیا تم سیدھا ہی چلی وہ مجھے بچاری پیچھے سے وہ
وہ مجے چاری پیچے سےے وہ اگا رہیھی وہ میرے آس پاس دکھ آنے نہیں ب بےشیش د اچھا اچھگھ
ہ دیکھیھے مجھے لگ رہا تھا میں ٹھیک چلی تھی تو پتا نہیں اب کیا ہوا تھا اچھے سے مجھے پتا ہی نہیں کیونکہ میں شی ن لی میں گھر پہنچی ون پلیس میں اور گھر آ کے میں وہ رہی ہوں میں آئدہ نہیں
میں تو پھر گھر والے تو پھر گھر والے تو بڑی ہی مطلب چوں گئے ہوں کہ گھر والے کی کیسے پہنچ گئی آپ کے ابا جی کو تو مطلب ڈر ہوگا نا کہ ابھی مجھے فون پہنچے گا کہ آپ کی بیٹی نے آج اس کو اڑا دیا آپ کی بیٹی نے آج اس کو اڑا دیا اس کو پتا نہیں تھا او ہو ہو ہو ہو تو تو مطلب تو تو ٹھیک ہے تو پھر اب آپ ہاں تو بہت اچھا کیا کیا آپ نے کیا آپ نے خود ہی نکالی اب ایسے ہی نکالا کرنا اگر کل بھی اگر آپ کو کل بھی موقع ملے نا تو کل آپ چپ کر کے اسکوٹی لے کے ہی یہاں آنا سیدھے
ہاں
اورام سے آک ت ک سیدھے اور اسکوٹی لے کہ پھر شام کو لے جؤ گے ہاں صبح آفس تو آپ کو آنا ہی ہے نا شاید ارے صبح اتنا صبح کس کیوں آنا ہے تھوڑا سا جلدی ہی نکلنا گھر سے نہیں مطلب دس بجے صبح سیکھو گے نا مطلب دیکھو انسان کس میں سیکھے گا انسان تو ٹریفک میں ہی سیکھے گا نا
مجھے لیکن ساتھ تھی نا مجھے ایسے کوئی ساتھ ہونا چاہ
اچھا آپ ایک کام کریے گا پھر آپ جیسے ہی گھر سے نک لوگے نا اگر آپ کو کل باپ سے آپ کو د اس نے اجازت تو آپ مجھے فون کریے گا تو میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا گھر سے بائک لے کر تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ یہاں تک میں آ جاؤں گا اور کچھ مگر آپ کو نکالنی ہے کیونکہ آپ سیکھو گے اسی چیز سے بنا کسی چیز سے کت نہیں سییک پاؤ گے جی شام کو تو اب مجھے جانا ہی ہے نا جی شام کو تو مجھے جانا ہی ہے نا ماما کو لینے تو اس وقت میں آپ کے پیچھے پیھ آپ میرے آگے آ گیا آپ میرے آگے کہ میں پیچھے پیچھے تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو دونوں طرف میں ساتھ ہوں البتہ خالی آپ کو ایک جگرا کرنا ہے کہ آپ کو تھوڑا چلنا ہے کیونکہ جب تک آپ کو اندر سے مطلب خود پہ وشوس اور ڈر نہیں بھگے گا نا سڑک کا یا لوگوں کا ڈر نہیں بھاگے گا
بہت ڈر ہے بہت ن بہت مجھے لوگوں کا نہیں
ہاں وہی تو ہاں
کہ مجھے سمجھ اور رہا ہے کہ لوگوں کو ہے کہ مطلب نہ مجھے کہہ رہی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے مجھے اس چیز کا ڈائر پیشنس کام ہے یہ چیز میں نے آج دیکھی
ہاں میں میری بات سنو لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا یہاں پر جو ٹرین مطلب جن کو دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال ہو گئے نا گاڑی چلاتے ہوئے وہ آج کل لوگوں کو جب اڑاتے ہیں تو پھر اس سے
کانفیڈینس کے ساتھ چلاتے ہیں
جی میں میں دیکھ آپ نے کل تو دیکھا نا شاید کل میں جب آپ کے ساتھ تھا کن پرسوں تھا آپ کے ساتھ ل کن میں کس کے ساتھ تھا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکیاں ب کر کے نک ل رہی ہے جی ہاں آپ کی ساتھ تھا میں تو میں جو آپ نے جو دیکھا تھا وہ ایسے ہی چل رہی ہے ویسے چل رہی ہے تو مطلب جب وہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے
ہاں مجھے لگتا ہے لیکن میرے حساب سے شاید یہ وادن کے حساب سے نا یہ اسکوٹی بھی بہت
جی ہاں وہ تو مطلب آرام سے آپ جو مجھے بتائیے کہ آپ کے اس کے پاس جو اسکوٹی ہے وہ کون سی والی ہے آپ کی دوست کے پاس جو اسکوٹی ہے وہ ہاں تو وہ بھی تو یہی والاری ہے نا اس کے بعد جوپیٹر تھی ہاں تو اب وہ تو سم ہی ہے نا مطلب ب جو آپ کے پس اور اس کے پس دواز ہاں جی وہ تو تھوڑا مطلب وہ ہے تو اب مجھے